ہیلو السلام عل وعلیکم السلام آئی آواز ہاں آپ ٹھیک ہو اچھے سے پتا نہیں اس کو کیا ہو گیا ہمارے ٹائم پہ مجھے بھی
مجھے نہیں پتا مجھے بھی ہو گئے نا ایک ضائع اس سے پہلے ایک ہو گئی دو مجھے ضائع
دو
اور کیا
اس کو پتا ہی نہیں کیا ہو گیا
آپ ٹھیک سے ہو اچھے سے ہو
الحمد اللہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
بس شکر ہو اپ کا
شکر شکر چائے وائے پی
چائے پی لی ابھی پی چائے کی
میں بیٹھی ہوں بس ہاں
آپ نے نہیں پی
میں نے نہیں ابھی پی
آپ نے نہیں پی ہم نے پی لی سات بج گئے آپ نے کیوں نہیں ابھی پی ہاں سات بج گئے
میں کہاں چائے پیتی ہوں میں نے لسی پی
نہیں مجھے چائے ہو ج جتنی بھی گرمی ہو مگر وہ چائے مجھے ہونی چاہی اپنی ٹائم پہ کچھ بھی ہو جائے ہاں نمکین چائے مجھے ہونی چاہیے ونٹر ہو یا سمر چائے مجھے ہونی چاہیے مجھے تو لگتا ہے عجیب جسا اگر میں چائے نہیں پیون گی اور آپ ٹھیک ہو
الحمد اللہ آپ کیسے ہو
بس شکر خدا کا آپ اکیلی بیٹھتی ہو
ہاں میں وہیں سے آئی نا میں آپ سوئی تو میں تھک گئی
آچھا اچھا کچھ کام کام کام کرتی ہو گھر کا
اب نہیں کرتی پہلے کرتی تھی بہت
اچھا اب ہے نہ آپ کی وہ ٹریننگ
ہوں جب میں گھر میں تھی تب کرتی تھی
کس میں
سمر ویکے جب میں گھر میں تھی تب کر
اب یہ اب گھر میں کون کھانا پکاتا ہے آپ کے گھر میں ارشا دیدی یا بڑی مامی آج
جب وہ ہوگی کہیں پہ تو وہ پکائے گی اگر وہ ہوگی کہیں پہ تو بزی تو وہ پکائے گی
اور وہ کو کھانا کون دیتا ہے پھر شام کو ممی آپ کی اچھا اچھا میں کھانا پکاتی ہوں تو دیتی بھی ہوں دوپہر کو بھی شام کو بھی
اچھا مہنتی
میں شام کو بھی چائے کرتی ہوں صبح کو بھی چائے کر محنت کرو ہاں یہ بات تو سچ ہی محنت کرو ہاں پ میں نے پکایا پنیر اور ٹماٹر کھانا پکا لیا میں نے میں نے بعد میں جلدی پکاتی ہوں پھر بیٹھتی ہوں گھر میں ہے نہ آب جائے گا آٹھ بجے پتا نہیں جائے گا یا رہے گا ہی نہیں پتا نہیں جاںے گا نہیں اور ٹھیک ہو
ہاں شکر وہاں سے شور آ رہا ہے آپ کو
یہ باہر ہیں میں باہر گئے سڑک پہ ان کو بولو چپ کرو
ہاں ہاں ان کو بولو بکواس نہیں کرو
یہ بچے کھیل رہے ہیں سائیکل کے ساتھ
پے ہو ادھر مطلب سڑک پے ہی مکان ہے یہ
یہ ہے نا سڑک پہ ادھر بھی گلی ہے ادھر بھی گلی ہے بچے کھیل رہے ہیں
لیکن وہ نئے نئے یدقل والا مجھے پسند تھا وہ اچھا مکان تھا
مگر اس کی جگہ تھی نا کم
ہاں اس کو تھی جگہ کم لیکن وہ تو سڑک سے تھوڑ ہی تھا ہے نا اندر
ہاں ہمیں بھی ہے نا جہاں پہ ہم نے لیا نیا مکان
ہاں
تو بھی ایسے سڑک سے اندر ہیں گلی بس پہنچ گئے ہیں
بنٹی دیدی اور آپ کی تھی نا ایک ساتھ شادی مط لب ایک ساتھ کی تھی نا انہوں نے دو
دو ہزار نو میں
تب میں بہت چھوٹی تھی تب پتہ ہے کیا وا وہ والا م کان میں جس میں ہمیں وہ اس والے مکان میں وہ ہ ج یہ بھوت والا بنگلہ تھا بولا وہیں پہ سو جاؤ کیا وہاں پہ الما الماری میں بڑے بڑے پتھر تھے اللہ کے قسم وہ ویسا ہی ہے
ویسا ہی وہ مکان
لیکن اس میں ہے کچھ ہے نا
ہو گیا نا جو مکان بند رہتا نا اس میں جنات ہوتے نا پھر جس میں بسیرا نہیں اس میں ہوتا ہے
منیب بھیا کا دوست ہے نا شاہد کہ پتہ نہیں پرنس بھیا کا ہی دوست ہے اس کو اس کو جن نے اٹھایا تھا ٹانگ سے پکڑ کے نیچے لیا تھا سیڑیوں سے سیڑیوں سے
مکان اس کی
ہ ہ اوپر سے ہم اسی میں سوئے تھے میں ڈر گئی دو بار ار لیکن وہ لے وہ لیکن پت وہاں پہ جاتا ہے کوئی اندر وندر کہ نہیں وہ میرج ہال جیسا
پتہ نہیں اب ہم نکل گئے ہمیں پورنے مطلب دوسرا سال ہو گیا ادھر
مطلب جب تک وہاں تھے وہاں پہ کوئی ہوتا تھا
شادی وادی ہوتی تھی نا کسی کی تب وہاں پہ ہوتے تھے اب پتہ نہیں جاتے
کیسے ہی مطلب
وہ ماںکان ہے کسی کا وہ میرج ہال کہاں ہے
وہ ان کو کرایہ دیتے ہیں پھر کہ نہیں
نہیں نہیں ایسے ہی اگر وہ اتاریں گے نا وہاں پہ اتنا اچھا مکان بنے گا
ہاں وہ اچھا ہیں
ہمیں بولا تھا وہاں پر ان لوگوں نے جب ڈیڈی زندہ تھا بولا تھا اتنے پیسے دو اور یہ زمین لے لو مکان اس وقت نہیں تھے ویسے ہی وقت وقت کی بات ہے
ہوں
ا انسان کو کہاں پاتا ہے
آج پتا نہیں کتنے میں آئے گا وہ
وہ آئے گا وہ کون لے گا آج مکان ڈھونڈتے ہیں جس میں گاڑی اندر جائے ایسے والا مکان کہاں مل کوچ ہے وہ کہاں جائے آج تو ہم کوچے والا مکان لیتا آج لے ج گاڑی اندر جائے گی لان میں
پھر بھی اس کو کتنا ہوگا ریٹ اس کو کتنا ہوگا مجھے لگتا ہے اس کو
اس وقت بہت کام تھا دیدی نے مجھے بولا بہت کام تھا آج زیادہ لیں گے آج ہے زمین کا زمین میں جا ہاں زمین کا بھاؤ بڑھتا ہے نہ جیسے سونے کا بھاؤ بڑھتا ہے ویسے زمین کا بھاؤ بھی بڑھتا ہے اسی لیے
ہاں صحیح بات
پانچ منٹ ہو گئے ہیں نا
ہاں کتنے ہو گئے پانچ منٹ ہاں پانچ منٹ چھ چھ ہو گئے اب ہے چار
پھر میں ایئمن کو فون کروں گی
پھر آپ اس کو ہاں اس کو بیٹا اگر بولو گی میرے ساتھ ٹاسکس کرو وہاں سے تو وہ کرے گی آپ کے ساتھ
میں بولنے میں بہت نکمی ہو اس کو کال میں نے بول میں بولوں گی میں نے اس کے ساتھ ختم کیا
ہمم ہمم بولو میں نے اس کے سے پانچ کیے اس نے بھی میرے سے پانچ کیے
ہاں بول
تو ہمارا ہو گیا کمپلیٹ
ہاں اب اور نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ
نہ ہاں نہیں اب مجھے دیکھو اب مجھے ایک کرنا ہے پھر مجھے پانچ ہی رہیں گے پھر میرے ختم مجھے اب چھ ہی کرنے ہیں آیا سمجھ مجھے چھ کرنے ہیں ٹوٹل اب کیونکہ ایک ضائع ہو گئی نا
اچھا ہاں مجھے کتنے ہیں ابھی مجھے بھی ایک ضائع ہو گئی
کوئی مسئلہ نہیں وہ تو ضائع وہ تو ویسٹ ہے آپ کو اب کتنے ہیں یہ یہ کون سا والا تھا آپ کا سکستھ
یہ لگتا ہے سکست تھا
اچھا سکستھ اب آپ کو چار ہے پھر آپ کو نئے آئیں گے پانچ وہ پانچ اپ کسی اور کے ساتھ کرنا پھر آپ کو امم ہاں پھر آپ کو اور پانچ آئیں گے وہ پانچ آپ کو کسی اور کے ساتھ کرنے پھر اور پانچ پھر اور پانچ میں نے ممی دیکھو میں نے ممیری بہن کے ساتھ پانچ کیے آپ کے ساتھ پانچ کیے نشا کے ساتھ پانچ کیے آئمن دی کے ساتھ پانچ کیے ہو گئے نا بیس ہو گئے بیس ہاں اور میں نے کس کے ساتھ کی ہاں اور اس کے ساتھ ایک وہ جو لڑکی تھی چھوٹی ٹوئنٹی ون
ہاں
پتا نہیں اور کس کے ساتھ میں نے کیا ہے
آپ کو ہو گئی تھرٹی
نہیں مجھے کہاں تھرٹی ہو گئے مجھے مجھے ابھی سکس پینڈنگ ہے چھ
بس ٹھیک ہے اچھا
ہاں اور دو ضائع ہو گئے نا مجھے دو ضائع ہو گئے ہو گئے وہ ٹوینٹ ٹی ٹو ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائیو ہاں اب مجھے ایک ہے اور ہے اور پانچ وہ نئے پانچ میں کسی اور کے ساتھ کروں گی اور ایک میں اس چھوٹی بچی کے سات ہی کروں گی وہ بھی میسج کر رہی مجھے
ہاں ہاں اور اور بولیے
اور آپ سناؤ کچھ ایٹ منٹس ہو گئے ایٹ
ہو گے میں کاٹو نگا جب دس منٹ ہوجاۓ آپ نے بولا تھا نا کل یہ خود کر جا تو جب الیون منٹ
نہیں وہ پتہ ہے وہ پارک والا اس نے مجھے پتا ہی نہیں کیا بولا اس نے بولا نہیں نہیں اس نے
کرنا
ہاں اس نے بولا نہیں نہیں میں میں نے میں نے اس کو بولا میں نے میں نے اس کو نہیں مجھے اس نے نشا بولا میں نے نشا کو بولا میں نے کہا آپ کو کس نے کہا بولا نہیں نہیں مجھے غط فہمی ہو گئی تھی اصل میں دس منٹ جب ہو جائیں گے تو تبھی کٹ کرنی ہوتی ہے میں نے کہا ارے میں نے دوسرے کو بھی کہا یہی تو ہاں آپ شور مچائیں یہ
یہ ڈونڈے گی نہ مجھے بیٹی ماما آپ کہاں ماما آپ کہاں ہو کہاں ہو اسی لیے کتنے ہو گئے
نو منٹس ہو گئے اب بس ایک منٹ ہے
منٹ ہیں پھر میں کر گی آئمن کوبعد میں فون
ہاں
نہ نہ پہلے اس پہلے کرا تھا بین اب میں کروں گی اس کو اس کے بعد
ہاں آپ آئیمن دی کو کرنا کال ہاں آج کیا کرنی ہے لیکن
ہاں آج بہت گرمی اب ہے نا یہ اپنا وقت ہوتا ہے نا جیسے گرمی میں سردی میں ہوتا ہے اپنا وقت ویسے گھر میں ہوتا ہے اپنا وقت اور اور ہو گئے ٹین
رکو میں دیکھتی ہوں نہیں ابھی نہیں ہوئے ابھی بس کچھ سکنٹ نٹس ہیں پھر آپ اس کو کال کرنا نہیں آپ اب بعد میں اس کو کال کرنا ابھی ہے نا یہ اب بچے آئے نا آپ کے
ہاں اور ٹھیک ہو
ہاں شکر شکر سب ٹھیک اب میرے بھی کمپلیٹ ہو جاتے مجھے یہ ٹینشن ختم ہو جاتا
زیادہ بیچ بیچ میں رہاں یہ جلدی ہو جائے گا مجھے ختم پھر وہ کام اچھا ہے اس کے بعد
ہاں اس کے بعد وہ اچھا ہے یہ بھی اچھا تھا لیکن اس میں پتاہ ہے کیا ہے اس میں ایک ہی پرابلم ہے اس میں شور نہیں ہونا چاہیے
ہاں ہوتا اگر شور ہوتا نا تو اچھی بات ہو سب کے سامنے بیٹھ جاتے
سب ہاں سب کے سامنے کر سکتے تھے ایسے ایسے لیکن ہاں ان کو کلیئر بات آنی چاہی نا یہ بھی
ہو گئی ہو گئی بیٹھو بیٹھو